ہاں
ہاں ٹھیک ہو میں کیا بول رہی تھی
مجھے پہلے بہت ہی بولا آپ نے کیا کہاں اس اس کو بولتے ہیں وہ جو ہم صاف کر رہے تھے پران وغیرہ اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں ہلو آپ کی آواز ہی چلی گئی ہلو
ہاں اب آئی بولو
میں نے کہا اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں کیا کہا آپ نے اس کو انگلش میں بولتے ہیں
جو آپ صاف کر رہی تھی شیلٹ
شلٹ
ہمم
اچھا
ایس ایچ اے ایل ایل او ٹی شیل
ایس ایچ اے ایل ایل او ٹی
ہمم شاید یہی ہے تو میں کیا بول رہی تھی میں نے بولا اب مطلب وہ بولتے ہیں میری نانی کو بیچو مکان انہوں نے اس کو پاگل کیا ہے وہاں پہ ٹینشن اٹھایا ہے اس سے اس سے مطلب آپ مجھے ایک بات بولو آپ کو اللہ کی خصم بجلی کا فیس بھرنا ہے وہ ایک تھے بھی بارنا ہے الگ بھی بارنا ہے ہے کہ نہیں وہ اس اس پہ بھی ٹینشن اٹھاتے ہیں بجلی کا فیس بنے اگر ہمیں اتا خریدار مکان میں تو ہم کر وہ کتنے پاگل ہے میں بول رہی ہ اللہ کی خصم مرنا سب کو لیکن میں اللہ میں بول رہی ہوں مجھے اس تک ٹائم زندہ رکھنا جب تک وہ وہاں پہ بھی بیچیں گے وہ پھر خریدیں گی میں دیکہونگی وہ کیا
وہ کیا خریدیں گے نہیں سیدھی سی بات ہے اور کیا
میں بول رہ ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں مطلب زندگی میں بھروسہ نہیں ہے لیکن میں اتنی مہولت چاہتی ہوں الگ کہ میں دیکھوں گی وہ کیا کریں گے پھر ادھر ایک بات ہے نا میری چھو چھوٹی مامی ہے نا ان کو ہے پیسے مطلب وہ یہ نہیں وہ نہیں کرتی ہے ایسے ضایع اس کو مطلب وہ وہ ایک واحد اس کو ملتی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی مطلب اس نے پہل سے ہی لیکن میں ایک بات بولوں گی جب اس کا ہسبینڈ بھی تھا نا اس کو تب بھی میں اس کو آپ اپنی جولری تھی نا اس نے وہ ن بیچ چوز کی طرھ اٹھائی اس نے کچھ بڑھایا ہی اس کو کم نہیں کیا اس مطلب وہ بھی ہے اس کو اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوتے تھے ڈالتا تھا اس کا ہسبینڈ بھی مطلب ان کو ہوتے تھے ایسے نہیں کیے ہے اس نے بینک میں ڈالے تھے پیسے فکسڈ میں ڈ ڈپوازٹ میں ڈالے تھے پیسے
چلو پھر بھی اچھی بات ہے مطلب اپنے لیے ہی کام آئیں گے
ہاں اور کسی کے لیے ہوتا ہے مجھے اگر کچھ ہے مجھے اپنے لیے مجھے آپ کے لیے ہے آپ کو اگر کچھ ہے آپ کو میرے لیے ہے کہ اپنے لیے ہے اپنے ہی بچوں کو آتا ہے کا کام میں یہی بول رہی تھی کہ ہمیں مطلب دادا جی نے رکھا تھا تھوڑا زمین ہماری شادی کے لیے ہم اس کو دعا ہی کرتے بولتے نہیں اس نے ہمیں رکھا تھا ایسے ویسے ویسے ہی اگر ہمارا کل کچھ ہوگا نا کسی کو فائدہ ہی ہوا ہمارے بچوں کو یا بچوں کے بچوں کو دعا ہی کریں گے وہ ہے کہ نہیں مطلب م میرے جو دادا سسرر تھ نا اس نے انہوں نے زمین رکھی تھی تھوڑی ا میرے سسر نے کچھ نہیں رکھا ہے اپنے حساب سے مطلب اپنی جو یہ کیا بولتے اس کو اپنی سیلری سے اس نے پتہ نہیں وہ کہاں رکھی ہے اتنی زندگی بھر کی سیلری اور اتنی اچھی سیلری ملتی تھی اس کو اس کا باپ بھی تھا نہ وہ کوئی امپلائے تھا نہ وہ کچھ تھا پھر بھی اس کو زمین جی کم سے کم مطلب میرے سسر کے باپ کو
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
دیکو نہ وہ کوئی ایمپلائے تھا نہ وہ کھ تھا بزنس مین تھا بچارا لیکن پھر بھی اس نے زمین رکھی تھی مطلب تینوں بیٹوں کو زمین ملی اس کو ایک تو مکان مکانوں کے لیے بھی زمین ہے اس کے علاوہ بھی زمین تھی بیٹیوں نے بھی حصہ لیا اس کے لیے بھی تھی ایٹ لیسٹ تھا رکھا تھا اس نے کچھ دیکھو میرا اس اس کو مطلب وہ دعا ہی نہیں کریں نہیں کریں گے وہ دعا اس کو مطلب اپنے بچے جدنا تھا اتنا دعوت رکھا تھا اس نے ہاں آپ دیکھو میرا سسور جی اس کو ایک تو وہ امپلائی بھی تھا اس کو اچھی خاصی سیلری ملتی تھی پھر بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہم کیا بولیں گے ہم وہی بولیں گے کہ نہیں
ہاں وہی بولوگی جو ہے ابھی
مطلب میر ے سسرجی نے کچھ نہیں رکھا ہے خالی وہ مکان بنائے ہی اتنی زندگی میں اور وہ بھی مطلب کب بنائی ہے جب اتنی مہنگائی نہیں تھی مت تھی اتنی مہنگائی پہلے سے ہی مطلب پہلے ہم میں بول رہی ہوں جب میرے ماما ابج نہیں پے تھے الگ اس ٹائم بہت ساطلب اتنی مطلب اتنا کیا بولتے مہنگائی نہیں تھی بہت س سستا تھا سب کچھ انہوں نے کچھ کیا تھا ہے کہ نہیں اب میں وہی بول رہی ہوں آج کتنی مہنگائی ہے میں اپنے ہسبینڈ کو وہی سمجھ رہی ہوں آج مہنگائی کا زمانہ ہے
ہاں آج کچھ بھی نہیں آئے گا اگر کچھ بھی کریں گے مطلب کچھ بھی نہیں آتا ہے باہر سے
میں آپ کو ایک بات بولوں گی آپ ادھر بیٹھو گی اکٹھے فار ایگزامپل چاہے کم کا ہوگی چاہے زیادہ کھا وگی آب کو پتا ہی ہے کہ مجھے بس مطلب جیسا جس جیسا بھی مکان ہے جیسا مکان ہے ویسا مکان ہے بنا کے ہے بنانا نہیں ہے اب مطلب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے آپ بچوں کی مطلب بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے اب بس باقی مطلب شک خدا کا جتنا ہے اتنا ہے ہے مجھے ادھر پہلے سوچنا ہے میں میں ابھی سوچتی ہوں میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے مطلب میرے بچے ابھی چھوٹی ہے اب ہم اگر مکان کے بارے میں سوچیں گے کچھ کہہ دیا تو پھر انشاء اللہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے فیوچر کے بارے بھی سوچنا ہے کہ کہ نہیں اب میں غلط بول رہی ہوں
یہ ہی صحیح بات ہے اپنے آپ کے مطابق سب کچھ صحیح ہوتا میں نے کہا آپ ہاں ہاں
کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے وہ بول رہے ہیں مجھے ہاں میں نے اس کو بولا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ کو مطلب اپنا باپ کچھ نہیں دے گا ابھی لاسٹ میں تو دینا پڑے گا میں نے اس کو بولا کہ چلو آپ نکلو آپ کچھ کام کرو نہ ایسے یہاں سے وہاں پہ مت آپ ایسے مطلب بیٹھو ایسے اس کو گھماؤ اس کو گھماؤ کسی بنا کسی فائدے کے آپ کچھ کام کرو کچھ کریں گے پھر لاسٹ میں جب ہم کچھ اپنا کریں گے پھر وہ کہیں نہیں جائے گا آپ کا جو اپنا حق ہے وہ کوئی نہیں لے جائے گا وہاں سے
نہیں وہ مانتے نہیں آپ میں بول رہے ہیں میں نے بولا اس کا دیکو میرے ماما بابا کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ان اللہ نے اگر مارا ان کو نہیں خود دیا خدا نے سب کچھ جب اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو سب کچھ ملتا ہے لیکن وہ بھی اللہ بھی بولتے ہیں حرکت کرو گے تو ہی میں برکت
ہاں برکت کروں گا سچ میں
آپ مجھے ایک بات بولو جب مطلب آپ کا ہسبینڈ چاہے کماتا ہے کچھ کم کماتا ہے زیادہ کماتاہے نکلتا ہے لیکن کماتاہے
ہاں ہاں ہاں
اب اگر میرا ہسبینڈ وہاں دکان پہ جاتا ہے اس کو پتا ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا اس کو کیا فائدہ ہے وہاں جانا
اس کے بدلے اس کو اس ٹائم کچھ اور کام کرنا ہے
وہی میں بھی بول رہی ہوں اس نے مجھے پاگل کیا ہے میں بھی اس کو وہی بول رہی ہوں اس کے بدلے کچھ اور کرو جو آپ وہاں پہ دار بدری کرتے ہو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو اس کے بدلے اور کچھ کرو آپ
صحیح کسی بات ہے آپ کو پتا ہے میں نے ایک مطلب ایسے میں نے ایک ریل پہ دیکھا ہے
ہمم
جو پتی بیوی کی سنتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے
ہاں اللہ کی قسم
ہاں لیکن جو یہ نہیں سنتا ہے نا اس کو تو پھر بعد میں سمجھ آتا ہے
لیکن پھر بعد میں کیا فائدہ اس سمجھنے کا
کچھ بھی نہیں
میں اس کو وہی بولتی ہوں اس کو پیچیسے سے پروابلم بھی ہے اس کو پہلے ہی دو بیٹیاں ہیں ادھر ان کو خرچہ دینا پڑتا اگر وہ کچھ مطلب دوسرا کام کرتا نا اس ٹائم پے اس کا ان کا خرچہ ہی نہیں نکلتا اس کو یا ان کو بچاروں کو چھوڑا میں نہیں بولوں گی مجھے مطلب ان کے لیے بھی برا لگ رہا ہے میں بول رہی ہوں یا کچھ اور کام کرتا تو
یہ کنٹینیو جاتا ہے یہ کنٹینیو جاتا ہے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو ایئرپورٹ
یہ رہا ہے نا اسی لیے مطلب اس کو مطلب روز جانا پڑتا ہے وہاں اس کو گھر والوں نے اسی لیے رکھا ہے کس لیے گاڑی چلانے کی
یہ کس دن یہ کس کس دن جاتا ہے
مجھے کہاں پتہ ہے اس کو کبھی اچانک سے بھی فون آ جاتا ہے آ جا مطلب میں نے اگر دیکھا اس کو کبھی کبھار ہی جاتے ہوئے
پھر اس کو میرے حساب سے مزدوری کرنی تھی کچھ
آپ کو اللہ کی قسم ہے جس کو مطلب اتنا اچھا جو ہے اس کو دس ہزار کیوں نہیں ملیں گے اس کا میں کبھی کبھار جانا پڑتا ہے کبھی کبھی جب مطلب مطلب ہوتی ہے ایمرجنسی سر آتا ہے کوئی آتا پھر اس کو کنٹینیوسلی دو تین دن جانا پڑتا ہے ورنہ اس کو کنٹینیوسلی نہیں جانا پڑتا اس کو اپنے دماغ سے نہیں سوچتا تھا میں کچھ اور کروں گا اس ٹائم پہ
اسی بات ہے تب تک کچھ اور کرنا ہے جب تک مطلب
جو ہے نا جو مطلب صبح فون کر رہا تھا جس نے وہاں میری شادی کرائی
ہاں نہ
اس کی وہ مشین ہے لکڑی کی مشین ہے اس کو اس کی اب اس کا اپنا کام ہے مطلب اپنا کاروبار ہے اب وہ اس کو یہ مطلب فرائیڈے کو فار ایزامپل چھٹی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نا ان کو چھٹی ہوتی ہے فرائیڈے کے دن وہ فرائیڈے کو بھی مطلب چھٹی کرتا ہے کبھی کبھی نہیں کرتا ہے اور شام کو جب وہ گھر آتا ہے نا اس کو اپنا بزنس مطلب اس کو پتہ ہے مجھے اس نے اللہ کی قسم گھر میں اپنی دکان پہ ڈالی ہے مطلب اسٹیشنری وہ وہی بیچتا ہے پھر شام کو مطلب اس نے بولا پہلے کام خریدار ائیں گے ب دھیرے دھیرے بڑھتے ہی بڑھے گا ادھر ہی کام اس کو کیا مجبوری تھی پھر
نہیں سچ میں مطلب اس کو سوچنا ہے اور کیا
اس کو کیا مجبوری ہے دیکھو اس کو گھر بھی بنا کے ہے اچھا مکان بنا کے ہے زمین بھی ہے ایک دو جگہ مطلب اس نے ایک بھائی سے ایک تو اس کو اپنا حصہ ہے اوپر سے اس نے دوسرے بھائی کا حصہ بھی خریدا اس کو ہے کوئی مجبوری دوسرا کام کرنے کی
نہیں کچھ بھی نہیں
ایک ہی بیٹا ہے اس کا وہ بھی کام کرتا ہے بیٹی کی شادی کی
وہ کیا کرتا ہے ویسے اس کا بیٹا اس کا بیٹا کیا کام کرتا ہے
وہ شاید ادر اسٹیشنری کے دکان پےتھا یہ مطلب سیلز مین
ہاں ہاں
ج اب انہوں نے ان کو مطلب گھر میں ایک دکان تھی مطلب دو دکان ان کو اس پہ بھی ہے کیا بولتا ہے اس کو کرائے پہ
اچھا
آپ کو پتاہ ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے چائے کو دیک کے سینے پےایسے ایسے کرے ہات سے
اس کو پھر بھوک لگی ہے کیا ہو گیا آپ کو
ہاں
ہوں
د دل ھی کیا بول رہی ہے شاید
دے دو دے دو پھر اس کو چائے
تو نا مطلب اس کو کیا مجبوری تھی اب کو اللہ کی قسم ہے اس کو ایک ہی بیٹا ہے اس کا مطلب پیچھے اگر وہ اس کو چاہے گا نا بیٹا کچھ مطلب وہ اسٹیشنری کی دکان پہ یہ تھا سیلز مین اس کو اب شاید لگا ہے اس میں کچھ فائدہ ہے اس نے ہم کو بولا ہے مطلب اچھے سے ان کو جو ان کا مالک ہے اس کو بولا ہے آپ مجھے دے دو کچھ یہ سامان ہمارے گھر میں ایک شاپ ہے دو شاپ ان کو کرایہ دار ہے
اچھا
ان کو ان کا اس کا کرایہ بھی ملتا ہے اللہ اس کے مطلب برکت کرے کوہ میری نظر نہ لگے تو یہ ایک دکان دو کا کرایہ بھی ملتا ہے ان کو ادھر سے زمین بھی اگر ان کا بیٹا چاہےا کبھی کچھ بزنس کرنا وہ تھوڑی سی زمین بیچ سکتا ہے کر سکتا ہے اور ان کو اچھی جگہ میرے جو یہ ہے نا دادا جی الله ان کو جانت نصیب کرے اس نے اچھی جگہ زمین دے کے رکھی تھی دو جگہ ہے ان کو زمین لیکن ایک جگہ ان کو بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ اچھا باؤ ملتا ہے زمین تو پہلے سے تھی
تو میں بول رہی ہوں اس کو اس کو کیا مجبوری تھی پھر وہاں پہ کام کرنے کی لیکن انسان بول ہے مطلب کسی بھی طریقے سے مطلب پیسے کمانا چاہیے انسان کیونکہ آج کل خرچہ بہت اور مہنگائی بھی بہت ہے لیکن میرے ہسبینڈ کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے اس کو کیا بنے گا
ایسی وہ لگتا ہی نہیں
ہ ذرا کروچ وہ اتنا خطرناک ہے میں نے مطلب میں نے پرسوں سے اس کو زیادہ ہی دیکھا وہ مطلب وہ نہیں ہے ویسا جیسا وہ دکھتا ہے اللہ کی قسم مگر میں بولتا ہوں خدا کے قسم انسان کو پہچانا کتنا مشکل
آپ کو پاتھ پچ سو سے کیوں میں زیادہ لگا ہوگا
ہاں
لڑائی میں لگتا ہے ایسے
پھر تو وہ ہو نہیں مطلب میں نے جو اس کے رانگ دیکھے نا ان دنوں میں مجھے نہیں پتہ تھا وہ ایسا ہے
کیا کر سکتے ہیں چلو میں چائے پیتی ہوں میں کرتی ہوں بعد میں کال ٹھیک ہے
اچا ٹھیک ہے اللہ حافظ
مئی بہو